جی اللام علیکم
ولیکم السلام
جی اور سنائ کیسے ہیں
اور سب گھر پر بات سب ٹھیک ہے
سب گھر پروار میں سب بڑھیا ہے
ا کافی دن بعد کال کیا ہے آپ نے
ہاں جی بھائی جی کافی دن بعد کال کیا ہے
جٹ مج ایسا لگتا ہے کہ بزی تھے آپ
ہاں بجی تھے ہم
جی تو میں یہ کہہ رہا ت کہ جیسے آ کس پر بات کریں
آج تعلیم کی ٹاپک پر بات کی جائیں گی بھائی جان
جی جی ماشاء اللہ آپ نے جو ہے نا بہت ہی اچھا ٹاپک جو ہے آپ نے سانٹا ہے تو جیسے ہوں میں کہہ رہا تھا کہ جیسے جو آج ہم ایک ایسے جو موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہر انسان کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے جیسے کہ جس کو تعلیم کہ ا
ہوں
ٹ جی اور دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے اس کی دولت چھین لی جائے تو وہ پھر بھی کما سکتا ہے لیکن اگر کسی دیک جیسے کے پاس سے علم علم ہو تو وہ کبھی غریب نہیں رہتا ہے کیا آپ اس بات سے سہمت ہیں
ہاں جی سہمت ہیں آج کی تاریخ میں ت آج کی تاریخ میں تعمل نہ بہت ضروری ہوتی ہے
جی جی
جیسے کہ وہ نہ ہوئی تو کچھ نہیں ہے پڑھائی ہے سب کچھ ہے تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ویکتی کچھ بھی کر سکتا ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ دیکھیے جو تعلیم ہے نا وہ صرف جیسے نوکری پانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ جو تعلیم جو ہے وہ انسان کی سوچ کو اور الخاق اور شخصیت کو بہتر بناتی ہے
ہوں
جی اور تو جیسے میں آپ سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں جیسے تعلیم کیا ہے تعلیم کسے کہتے ہیں
تعلیم اسے کہتے ہیں جو ایک انسان کے پاس ہوتی ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو اسی کے پاس ہو ہر ویکتی کے پاس اپلبدھ ہوتی ہے جیسے کہ شکچا اسے تعلیم کہتے ہیں
جی جی بالکل بالکل
اور جب وہ ہے تو
جی فرمائیں فرمائیں آپ بولیں
تو وہ ہے نا تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کہ وہ ہو تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے وہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان چھوٹا ہے عمر میں یا بڑا ہے کسی انسان کے پاس ہوتی ہے جب وہ ہے تو اس کے پاس سمجھو بہت کچھ ہے ہر ہر کام کا ذریعہ ہے اس کے پاس وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے
جی جی بالکل جیسے دیکھیے جی میری سنا ہے آپ جیسے کیا ہے نا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسکول جانا ہے اور انسان پاس کرنا ہی تعلیم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ دیکھیے تعلیم سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ تعلیم کا مطلب ہے سیکھنا سمجھنا سوال کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا تعلیم ہوتا ہے یعنی دیکے جیسے کہ کتابوں سے جو گیان ملتا ہے نا کتابوں سے جو علم پاک توتا ہے تو وہ زندگی میں جو زندگی سے جو تجربہ ملتا ہے نا جو دونوں ہی تعلیم کا حصہ ہوتے ہیں جو کتابوں سے گیان ملتا ہے اور جو ہمیں زندگی ہمیں جو گیان دیتی ہے یہ دونوں کا تجربہ نا دونوں کا دونوں مل کر کے ہی تعلیم کا کاریہ کرتے ہیں
ہاں ہاں اور جب زندگی تجربہ دیتی ہے تو جس انسان کے پاس تعلیم ہوتا ہے یہ سب چیز ہوتی ہے وہی سمجھ پاتا ہے بٹ ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے
جی ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا تو مجھے آپ یہ بتائیں تھوڑا سا کہ جیسے نہیں چلو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا تعلیم کی اہمیت کیا ہوتی ہے ہماری جی ہماری زندگی میں نا تعلیم کی کیا اہمیت ہوتی ہے تو تعلیم کی دیکھیے اتنی اہمیت جی میں بتا بتا رہا ہوں آپ کو آپ سنا تھوڑا
ٹھ
کیونکہ دیکھو تعلیم انسان کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے اور علم کی روشنی میں لے جاتی ہے یعنی کوئی ویکتی اگر دیکھیے کئی ویکتی غریب ہوتے ہیں اگر ان کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہ پڑھ لکھ کر کہ جب بڑے انسان بن جاتے ہیں تو وہ ایک ان کی زندگی نا تھوڑی روشن ہو جاتی ہے
ہاں
جی اگر آپ مجھے یہ بتائیں چلو کہ جیسے اگر دنیا میں تعلیم نہ ہوتی تو پھر جیسے کیا ہوتا
تعلیم نہ ہوتی تو پت نہیں کیا ہوتا بالکل کیوںکہ تعلیم صرف ایک نو ہاں
میں وہی شکچھا کی بات کر رہا ہوں اگر جی بولیے آپ
ہاں جیسے کہ تعلیم نہ ہوتی تو بہت لوگ سمجھتے کہ کہ اسکول جانا ہی احامیت پاس کرنا ہی تعلیم ہے ایسا نہیں ہے نہیں تعلیم اس کے لیے زیادہ ہے تعلیم کا مطلب سیکھنا سمجھنا سنوالنا کرنا اپنی زندگی میں بہتر بنانا تو وہ تعلیم ہوتی ہے
جی بالکل تو آپ یہی کہنااہ رہے ہو جیسے کہ اگر مان لو تعلیم نہ ہوتی تو پھر جو انجینئر ہے ڈاکٹر ہیں سائنٹسٹ ہیں ٹیچر ہیں اور یہ افسر لوگ ہیں وہ کہاں سے آتے مطلب یہ بن نہیں پاتے لوگ لوگ نا
پات تعلیم کے علاوہ دنیا آدی سادھی دنیا ہی نہیں ہے سمجھو
جی جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا تو آپ مجھے یہ بتائیں جیسے تعلیم کے فائدے کیا ہیں جیسے کہ کوئی ویکتی پڑھا لکھا ہے وڈ ہے اس کے پاس تعلیم ہے تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کی زندگی میں
اس کے فائدے ایک تو یہ ہوتے ہیں پڑھا لکھا ہے ایجوکیٹیڈ ہے تو ایک تو انسان وہ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر بھی ان کے پاس جو دماغ یا عقل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کی پڑھائی کا کوئی مطلب نہیں فضولتی ہے یہ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان میں کچھ ہنر ہوتا ہے ان میں کچھ کرنے کا ہوتا ہے تو کم پڑھے لکھے ہو لوگ جیسے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کرنا ہوتا ہے
جی وہ تو بات آپ کی صحیح ہے میں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ رہا ہوں جیسے مان لیجیے کوئی ویکتی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور جو ویکتی پڑھ لکھا نہیں ہوتا ہے تو جو پڑا لکھا ویکتی ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی اس سے کیسے الگ ہو ج میں یہ پوچ رہا ہوں آپ
اس سے زندگی ایسے الگ ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ہر ویکتی کو پیسے سے مطلب ہوتا ہے جیسے کہ جاب مین چیز یہ ہے جاب تو اسے چھوٹی موٹی جاب کرنی ہوگی تو جب وہ پڑھا نہیں ہے تو اسے کوئی جاب نہیں ملے گی جب وہ پڑھایا تو اس کے پاس چھوٹی جاب ہوگی اس سے ابھی بڑی جاب آئے گی اس سے بھی آگے پھر بڑی جاب کر سکتا ہے وہ
جی جی بالکل آپ نے بالکل کی فرمایا
اچھا پڑھائی نہیں ہے تو اس کے پاس تم سامنے کوئی بھی جاب رکھ دو اسے کیسے کر لے گاپ بتاؤ نہیں کر پائے گا نا
جی بالکل آپ نے صحیح کہا جیسے مان لیجیے کوئی ویکتی اگر اس کے پاس تعلیم ہے تو اس کے پاس جو ہے نوکری ہوتی ہے اور روزگار کے اوسر ہوتے ہیں تو وہ جو بنا ایجوکیٹڈ یا بنا تعلیم لیے ہوئی بندہ ہوتا ہے تو اس سے وہ کہیں بہتر ہو تاائ تو جیسے دیکھ کہ تعلیم جو ہے وہ انسان کے جو علم میں اضافہ کرتی ہے یہ دنیا کو اس دنیا کو بہتر سمجھنے لگتا ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے نا جیسے کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک سپنا ہوتا سائے اور وہ اس سپنے تک پہنچنے کا سب سے مضبوط راستہ تعلیم ہی کئی لوگ ہوتے ہیں نا جنے س اپنے ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ صرف تو ایک چیز ہی ہے وہ ہے تعلیم اگر کسی کے پاس تعلیم ہے تو وہ پھر جو ہے اپنی سپنوں کو پورا کر سکتا ہے اور جیسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ج تھوڑا سور آ رہا ہے آاں سے ادھر سے
گا بھائی ج
جی تو مجھے یہ بتائیے آپ پہلے کہ جیسے کوئی تعلیم لا جو بندہ ہوتا ہے تعلیم لیے ہوا تو اس کے پیسے لے لینے کی جو ہوتی ہے چمتا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے آام لوگوں سے
اللہگوت ان کی کمتا وہ اپنے آپ پہ کانفیڈینس رکھتا ہے وہ چاہ پ رکھتا ہے اپنے قانون پر رکھتا ہے اس لیے وہ فیصلہ اپنے حساب سے الگ لیتا ہے
جی جی تو آ یہ جو کیا تعلیم انسان کی سوچ کو بدل سکتی ہے
ہوں بدل تو سکتی ہے
جی جی بالکل تھوڑا سا بتائیں کیسے
جیسے کہ جیس سا مطلب
ہ ہ
پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کی سوچ وہاں ہوتی ہے جہاں تک وہ اپنا کر پاتے ہیں جیسے کہ زیادہ پڑھے لکھے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں تک کرنا ہوتا ہے اس سے بھی آگ کرنے کی سوچتے ہیں اس حساب سے سوچتے بھی ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ پڑھائی ایجو پڑھائی
جی آپ ہاں جی ہاں جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
پڑھائی کا مطلب یہ ہوتا
جی جی دیکھیے تعلیم نا انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتی ہے اس میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جو ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا فیصلہ کر لیتا ہے اس میں سے کیوں لیتا ہے گا کون سی چیز ہمارے لیے صحی ہے کون سا کاریہ ہمارے لیے صحیح ہے اور دیکھیے کہ جیسے ہاں جی ہاں جی تو میں نے دیکھا ہے نا کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ جو پر اعتماد ہوتے ہیں یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہو ہیں کی کیونکہ علم انسان کو اپنی بات رکھنے کا حوصلہ دیتی ہے تو ان کا جو سوچنے سمجھنے کی چھمتا ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جو آام لوگ ہوتے ہیں ان سے
ہوں
ا ہاں جی تو جیسے آپ مجھے ب ہے جیسے جو شکچھا ہوتی ہے نا شا اچھ تعلیم تو اس کے کچھ جیسے نقصان ہوتا ہیں نقصان یعنی جیسے کوئی بچہ اا پڑ رہا ہے زندگی میں جیسے آج کل کوئی آج کل کی آپ نے شکھا دیکھی ہوگی تو اس میں کچھ بچے جو ہے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں پڑھائی میں تو آپ کے تھوڑے سے نقصان ہوتے ہیں اس کے تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے
ہاں جی بتائیے ایک تو یہ لوگ کہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کسی نے اپنا ایگزام دیا ہے اسے لے کے ایک دو نمبر سے سے چھوٹ گیا ہے وہ نہیں اس کی مطلب نئی سکسیز نہیں ہو پایا تو اس کے بھی وہ بہت سارے نقصان ہیں جیس ٹینشن ڈپریشن میں آنا اچانک سے جیسے کہ ہاں میرے سات یہ غلط ہوا میں نے اتنی ساری محنت گ مجھے محنت کا کوئی پھل نہ ملا اس وجہ سے نقصان بھی ہوتی ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ ہم نے محنت کی ہے ہم نے ایگزام دیا ہے تو آگے یہ ہوتا ہے کہ نا ہمیں تو کوئی اپنی منزل ملے گی اس اس فیصلے پہ کھڑے رہتے ہیں کچھ لوگ
جی بالکل دیکھیے اور اس کے نقصان دیکھیے کہ میں آپ کو ہوں تھوڑے سے کہ ایک تو مہنگی تعلیم آج آج کل جو شکھا ہے نا وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ماشاء اللہ کی کسی کو بش کی بات نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا اور یہ صرف جو لوگ ہیں نا وہ صرف ڈگری پر دھیان دیتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو گن ہیں وہ کیسے ہیں اور مطلب یہ کیسا ویکتی ہے ان کو صرف یہ دکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ڈگری ہے تو یہ پڑھا لکھا ہے
ہاں
اور دیکھیے آ نے آپ سے بات کر کے بہت تچ الگا وہ اللہ نے شا تو ملاقات ہوگی جی خدا حافظ
جی